ہلو
ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم اللام اور خیریت ہے
ج جی ہو گھر پرریوار تے خری ہے تڑے بچے تھے شوہر سب
ہاں جی ہاں جی سب ودیا
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا جی سب بڑھیا اور سنائیے جی آج کل کیا کر رہے ہیں کچھ خاص بات آپ کے پاس
بس آج کے لئے خاص بات یہ ہے کہ گھر کا کھائیں ہیلدی کھائیں جنک فوڈ نہ کھائیں
جی جی آپ نے بہت صحیح کہا آج کل کے بچے چپس کرکرے کھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کے لیے یہ صلاح ہے کہ ہمیشہ ہیلتھی کھائیں ٹھیک ہے جی اگر تھوڑے بہت پیسے اگر ملتے ہیں تو اس سے مطلب کہ بنا یہ گند کھائے بنا گول گپے کے بنا آپ پنیر کھائیں ہیلدی کھائیں جوس پیئیں جی کیلے کھائیں کیوں جی
ہاں جی ہاں جی یہ تو بہت بڑھیا بات ہے جمک فوٹ ایک تو گلنے میں بھی بہت ٹائم لیتا ہے پیٹ میں اور پھر یہ جو آپ کے آپ کے سامنے بنا ہے آپ کے گھر پہ بنا ہے صاف ستھرا بنا ہے پوری صفائی کا دھیان رکھا جاتا ہے اور مارکیٹ میں کیا ہے کیا نہیں وہ کسی کو نہیں معلوم
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے ٹریفک کیا کہتے یہ جو ٹھیلے ہوتے ہیں گول کپے والے ٹکے والے ٹھیک ہے جی یہ مطلب کہ کیسے بناتے ہیں وہ بات الگ ٹھیک ہے جی وہ ٹریفک سے جو جو مطلب کہ ڈسٹ اڑتی ہے وہ سارے گول گپے کے پانی کے اندر ٹھیک ہے جی سب کچھ اس میں جا رہا ہے دھول مٹی سب جا رہی ہے
ہاں بالکل صحیح یہ سب ٹھیک ہے دیکھنے لائق ایک مطلب سوچنے لائق چیزیں ہیں لیکن جہاں تک تک ہو سکے بچوں کو گھر ہی بنا کے دی جائیں یہ چیزیں تو زیادہ بیسٹ ہے
جی جی پر پر دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ گھر میں بندے ٹکی بنا لیں گول گپے کا پانی بنا لیں فاسٹ فوڈ پیزا بنا لیں پر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے کون مطلب کہ دیکھیے چلو ہم مطلب کہ سیکھ کر بنا سکتے اپنے بچوں کے لیے پر میکسمم بچے میکسیمم پیرنٹس بالکل بھی ایسا نہیں کرتے کون رو مٹیریل لے کے آئے کون محنت کرے یہ یہی سب سے بڑی پروابلم ہے جی
دیکھیے میرا ماننا ہے جو ہیلتھ کو دیکھے گا تو وہ محنت کرے گا جو ہیلتھ کو نہیں دیکھے گا اپنے بچوں کے وہ محنت نہیں کرے گا
جی جی بالکل سحی میری مدر انو ہے گی ن میری سس ٹھیک ہے جی وہ سب کچھ بنا لیندیا نے ٹھیک ہے جی لوکل ہی ہےگ ہیں ٹھیک ہے سب کچھ بنا لینے نے ٹکی بنا لینے نے گول گپے کا پانی بنا لینے پر گول گپے بناانے ہی نہیں آتے ٹھیک ہے جی
تو مارکیٹ سے اب تو ایک ایسے چپس ٹائپ کے مل رہے ہیں آپ ان کو تلو وہ گول گپے کی طرح بن جاتے ہیں
اچھا جی
ہاں جی
ہوں
پچیس روپے کے ڈھائی سو سو گرام دٹ
جی جی جی صحیح کہہ رہے ہو ہ
وہ بنا کے دیے جائیں بچوں کو
بالکل بالکل اور یہ جو گول گپے کا پانی اگر آپ ٹھیک ہے ج ایک گلاس بھی باہر سے پی لو اگلے دن آپ کا گلا خراب ہو جائے گا پر میں نے کتنے سالوں سے میں مطلب کہ س کتنے مہینوں سے میں اپنے ساس کے ہاتھ گول گپے کا پانی پیتا آ رہا ہوں آج تک کبھی گلا خراب نہیں ہوا کیکہ بازار والے پتنی کون سے کیمیکل وغیرہ کیا ڈالتے ہیں اور اخباروں میں بھی کئی بار سننے میں آیا ہے کہ وہ وہاں پر پتنی کیا کیا مکس کرتے ہیں یہ یہ وہ جی
وہ تو ہے ہی دیکھو اگر آپ کو ہیلتی رہنا ہے تو آپ کو گھر کو گھر کا کھانا پڑے گا اگر آپ کو ایک ایک دن ایسا سلیکٹ کر لینا کہ سنڈے کو ہمیں ا کھانے کی جگہ ہمیں یہ چیزیں بنانی ہے آج ایک بار ہم نے سموسے بنا لیے برہم نے ٹکیاں بنا لی یہ گارانے پانی پس سے بنا لیے تو یہ ہے کہ جو گھر میں آپ کی بیگم ہے ان کو بھی زیادہ مطلب کہ محنت نہیں پڑے گی پھر ان کو بھی پتا ہوگا کہ آج میں نے یہ چیز بنانی ہے
جی صحی کہہ رہے ہیں
ہاں جی اور آپ کہو کہ ڈیلی یوز میں تو دیکھو جی کھانا بناتے بناتے ہی ہم لوگوں کی گرمی میں بری حالت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی اپیکشا کرے ہم سے کہ ہم اس کے لیے کچھ اور بنائے تو وہ بہتر نہیں ہوگا
جی آپ نے صحیح کہا ہ
کیونکہ ہم اگر ایکسٹرا محنت کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو پہلے بنا کے دیں پھر ہم بناتے بناتے ہی ہم لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے اس کے باوجود پھر ہم لوگ کھانے کی تیاری کریں تو یہ تو بہت د دقت والی بات ہو جاتی ہے لیڈیز کے لیے
ہاں صحی کہہ رہے ہیں آپ
ہے نا تو ایک دن ڈیسائڈ کر لیں آپ جیسے سنڈے کا دن ہے تو اس دن آپ کایں کہ ہمیں ناشتہ نہیں کرنا ہے ہمیں بارہ دس گیارہ بارہ بجے کے قریب یہ چیز بنا کے دے دیں پھر آپ تین چار بجے تک کچھ نہ کھیں تو تھوڑا لیڈیز کو بھی لگتا ہے کیونکہ ان کا بھی سنڈے ہے نا
بالکل بالکل بالکل بالکل صحی کہہ رہے ہیں ہمپ
ہے نا تو تھوڑا ان کو بھی رست ملے گا پھر آپ شام کو اپنا جیسے ڈنر نارمل دن میں کرتے
ہاں بالکل بالکل ہ دیکھیے اگر شریر کو فریش رکھنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی گھر کا بنائے ٹھیک ہے گھر کا کھانا چاہیے وہ سب سے بڑی بات صبح صبح جلدی بندے کو اٹھنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے ہی سورج سورج کے ساتھ ہی اٹھنا چاہیے ٹھیک ہے جی اور اگر بندہ کوئی سیر وغیرہ نہیں کر سکتا تو میری یہ رائے ہے کہ اگر بندہ جم نہیں جاتا تو پھر صبح پانچ منٹ سے لے کے دس منٹ بندے کو نا کسی باغیچے میں یا کسی پارک میں سیر ضرور کرنی چاہیے آپ بتائیے
بالکل بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ جو اگر باہر ہم لوگ نہیں جا سکتے جو ہم ہاؤس وائف ہیں ہمیں صبح اتنا کام ہوتا ہم لو نہیں جا سکتے لیکن گھر پہ ہم لوگ دس پندرہ منٹ میکسیمم اپنے اوپر ضرور لگا سکتے ہیں
ہاں جی جی اتنا ٹائم تو نارمل سب کے پاس ہو
نکالنا ہی پڑے گا اگر نہیں ہے تو نکالنا ہی پڑے گا کیونکہ یوگا سے ہماری کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بہت مطلب آرام ملتا
جی جی صحیح کہہ رہے ہڈیاں وغیرہ اسٹرونگ ہوتی ہیں جی
اس سے ہمیں بہت آرام ملتا ہے اور بچوں کو بھی تھوڑی تھوڑی دیر ضرور کرانا چاہیے کہ پانچ منٹ ان کو بھی بولنا چاہیے کہ دوڑو سامنے پارک ہے وہاں پہ ننگے پیر جاؤ گاس پہ تھوڑا سا دوڑ کر اؤ
جی جی صحی کہہ رہے ہیں بالکل صحی کہہ رہے ہیں جی دیکھیے چلو پھر بھی کئی لوگ دیکھو آلس کرتے ہیں ٹھیک ہے یوگا نہیں کر پاتے جم نہیں جا پاتے ہیں پر پھر بھی میری یہ سوچ ہے کہ ہر مطلب کی ہر آدمی کو پھر جینس اور لیڈیز کو نا صبح پانچ سے دس منٹ تھوڑا بہت تھوڑا بہت دوڑنا یا واکنگ ضرور کرنی چاہیے اگر کوئی بندا یوگا نہیں کر سکتا یا جم نہیں جا سکتا جی صحی کہہ رہے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ یہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ کرنے سے تھوڑا ہمارا شریر میں پھرتی بھی آتی ہے اور کام میں من بھی لگتا ہے تھکان بھی تھوڑی کم لگتی ہے
جی جی صحیح کہہ رہے ہیں
ہاں جی اور کیا بنایا آج آپ کی بیگم نے
ہاں جی آج آج ہم نے وہ کری چاول بنایا ہے وہ رات کو بریانی بنے گی بکرے کی
چلیے بڑھیا ہے کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہے کیا
نہیں نہیں نہیں ایسے ہی بس
اچھا اچھا اور آپ کے آپ کی والدہ
نان ویج وغیرہ کھاتے ہو آپ
دیکھیے میں تو نہیں کھاتی لیکن پریوار میں کھاتے ہیں تو بنانا تو
جی جی صحی کہہ رہے ہیں ہم جی ہو سنائیے جی کیکہ اردو میں بات ہو رہی ہے نا اس لیے میں نے کہا کہ رات کو بریانی پر رات کو کوئی پنیر پنیر ہی بنائیں گے صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہ اور سنائیے جی
بڑھیاپ بتائیے آپ
بڑھیا جی بڑھیا ہاں جی سب بڑھیا جی سب بڑھیا اور یہ کیا کہتے ہیں آج موسم بہت اچھا ہے بارش ہوئی تھی ہمارے یہاں پر اور آپ وہاں کا موسم بتائیے
ہاں جی بہت بڑھیا موسم ہے بارش ہوئی تھی ہمارے یہاں صبح بھی ہوئی تھی تھوڑی مطلب موسم تو کھلا ہے لیکن لیکن ہوا بہت پیاری چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ
اچھا
کہ کہنا چاہیے کہ گرمی گرمی سے تھوڑا سکون ہے
اچھا بہت اچھی بات ہے جی یہ
ہاں جی ہاں جی
صحی کہہ رہے ہیں جی جی اور یہ ہاں جی
بچے آپ کے
نہیں اب میری میں اب میری میرا ابھی ابھی نکاح ہوا ہے یہ کب ہوا ہے پانچ مہینے ہوئے ہیں
اچھاچھا
ہاں جی ہاں جی تو پھر چھٹیوں کے آدھا مہینہ چلو بارہ سے پندرہ مہینے پندرہ دن بیت گئے چھٹیوں کے تو چھٹیوں میں آپ کے بچے آپ کہاں کہاں کہاں لے گئے نانی گھر فرانا تنگا
نہیں جی ہمارے والد صاحب کا فون تو آیا تھا لیکن ہم ابھی گئے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے گھر ہماری نند ہیں بھی ہیں ہم نے والد صاحب سے بول دیا ہے کہ کہ ہم ابھی دو چار دن تک آئیں گے
اوکے
ہاں جی
ہوں چلو اچھی بات ہے اور سنائیے جی چھٹیوں کے پندرہ دن بیت گئے تو آپ کے بچوں نے ہوم ورک وغیرہ کیا کیسے کیا ٹھیک ہے جی کتنا ہوم ورک ملا بتائیے جی
بچوں کی بڑی کلاسیں ہیں تو اس لیے اوبویسلی بات ہے کہ نہیں ملا ان کو ہوم ورک
اچھا اچھا ٹھیک ہے مطلب کالج میں پڑھتے ہیں کیا
ہاں جی ہاں جی
اچھا اچھا چلو اچھی بات ہے اچھا اور ہاں جب میں بھی کالج میں تھا تو ہوم ورک چھوڑو ہم تو بہت کم کلاسز میں جاتے تھے
ہاں جی ہاں جی وہی ہے بس تین بچے پڑھ چکے یہ چھوٹا بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا یہی پڑھ رہا ہے یہی کالج جا ہے اور تو اس کو بھی کیا ہوم ورک ملا ہوگا اس میں کالج میں ان کو
اچھا جی جی صحیح کہ ہے تو اس کا مطلب اگر آپ کی ایج ہوئے گی پھر پچپن سال سے اوپر یا نہیں
نہیں نہیں
اوکے اوکے ٹھیک ہے جی ہو ہو سنائیے ج
بڑھیا بہت اچھا لگا آپ سے کال کر کے نیکسٹ ٹائم میں آپ کو کال کرتی ہوں اوکے جی خدا حافظ
خدا حافظ اللہ حافظ جی